ہلو ہلو اور صاپ کیسے ہیں آپ
جی اللہ کا شکر شکر ہے آپ بتائیے آپ کیسے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے سب جی جی اور گھر سب خیریت سے
جی اللہ کا شکر ہے سب بڑھیا ہے
جی جی آج ت ہو گئی کیا آ جؤ آپ کافی ٹائم بعد فون گیا
ہاں اب میں باہر گیا ہوا تھا
اچھا اچھا چار اچ اچھا اچھا کیسے ہیں کیسے
کام سے گیا تھا کام سے گیا تھا کچھ جی کام سے گیا تھا کچھ ہاں زمین تھی ہماری پرانی اس کو کچھ بیچنے کا سلسلہ تھا تو اس کے لیئے کاغذ وغیرہ پورے کروائے تھے
جھنجٹ ہوتے
ہاں جھنجٹ ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ وہ گاؤں گاؤں کی زمین ہے اس کو بیچ کے پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ شہر میں ا نہ بڑا سک
ہاں صحی ہے یہ بھی صحیح ہے بڑھیا ہے بچوں کی پڑھائی وغیرہ رہتی ہے
وہ ہ کوئی اچھے وہ ہیں نا استری وغیرہ ٹھیکے دار مکان بنانے کے لیے تو بتانا کو کوئی ہاں تو آ
اچھا اچھا ن نگاہ میں کیا ہمارے ہمارے مکان ہمارا جو مکان ہے سامنے ایک مکان بنایا منا ابھی وہ ہاں بالکل ابھی بنا ہے وہ رہنے بھی نہیں آئے اب فن ارے بڑا بہت ٹائم لگ کیا بچاروں کے کوئی دیکھنے بھالنے والا تھا ہی نہیں تو بس ہم نہیں ہاں چاروں کے شوہر کا بھی نہیں انتخال ہو گیا ہے ایک بچہ ہے بیٹا ہے وہ بھی بل
تو انہوں نے کیسے بنوایا مکان ٹھیک ہے پی جی سر روز پیسے دیتے ہیں اس پر
نہیں نہیں نہیں نہیں ٹھیک پہ بنوایا جی جی لیکن ٹھیک ہے پہ
داری رہتی ہے کہ وہپ اپنے حساب سے کرتا رہے گا
لیکن پھر بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے ایسا نہیں کیا اپنے ٹھیکے دار کو اوپر چھوڑ دو پھر بھی یہ ہے کہ اپنے دیکھا بھالی بہت ضروری کرنی پڑتی ہے کرتا اب ہم دیکھ رہتے تھے پھر بھی بچاروں کا اپنا دیکھ بھال ہی کرتے رہتے تھے بھائی کیسے ہے کیا ہو ہوا ہے تو بن کے تو تیار ہو گیا ہے خچ انشاء اللہ بہت اچھا بنوایا انہوں نے تیار خوب اچھا پیس م ہے شاندار تو ان کا ہی میں بات کروں گی ان کا نمبر دیکھوں گی بالکل بت اور ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اب جب سے کورونا کے بعد سے ہر چیز جب ہم گھر بنوایا تھا اپنا تو جب مطلب آپ آپ کے مقابلے سمجھ لو اب جب کے مقابلے ڈبل ہو گیا ہے
ہاں صحیح کہہ رہی ہیں اگر آپ نے سپوز کریے پچاس لاکھ لگا دیے تو بھی ایک کروڑ چاہیے
ایک کروڑ چاہیے ہم تو سوچتے ہیں کہ چلیے اللہ نے صحیح ٹائم پہ بنوا دیا بچے چھوٹے بھی تھے جب
جی
اچھے بڑے ہو گئے ہیں تو پھر تو اور فکریں ہو جاتی ہیں پڑھائی کی شادی کی ذمہ داری ابھی ایک
جی جی ہ اچھا تو یہ تو بتائیے پھر وہ جو ہے سامنے م ان بتا رہی ہیں آپ تو اس میں وہ کتنا اس کا ہے دس کا
وہ ایسے ہے سو کے قریب ہے
اچھا سوگز ہے پر شاید ہم ہمارا تو زیادہ بیٹھے گا جب اب جیسے بک جائے گی زمین تو ہم تو بڑا سا چاہیں گے ایک بڑا سا صحیح ہو جائے دو سو ڈھائی سو گز کا تو وہ کم سے کم تو اب اس میں جیسے چھ اندازہ کتنا پیسہ لگ گیا ہوگا جو سب بنا ہے تو یہ
اب کم سے کم ویسے تو مجھے لگ رہا ہے وہ بتا رہی تھی کم سے کم مج لگ رہا ہے اب تک پندرہ لاکھ تو لگ گئی ہوں گی
اچھا اچھا تو ابھی مطلب اس کی فنیشنگ ہو گئی پندرہ لاکھ میں فننیشنگ ہو گئی ہے بس
نہیں نہیں نہ نہ کافی چیکنگ بھی ہو گئی ہے وسے تو
پندرہ لاکھ تو صحیح ہے پھر
ہاں ہاں ہاں
سو گز میں ہے پندرہ لاکھ تو صحی ہے
صحیح ہاں ہاں اب پتا نہیں اس کے بعد میری بات نہیں ہوئی جب انہوں نے بتا تھا پندرہ لاکھ کیا رہی تھ اب پت نہیں اس کے بعد دیکھیے اور بھی لگ گئے ہ ہاں کہ میں بار بار پوھوں کہ کہ بھیا کیوں پوچھ رہ
جی اچھا جیسے وہ یہ بتائیے جیسا ٹھیکے دار تھا تو ان کا کیسا ہوتا ہے حساب کتاب کچھ ٹھیکا جو لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں کہ جی سوگس کا مکان ہے اس طرح سے کس طرح سے لیےتے ہیں
ا وہ ہے ا فٹک صاف جتنا لینٹر نہ پائی ہوتی ہے لینٹر کی جیسا لینٹر ہے اس کے حساب سے وہ پیسے لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے جیسے اور چیزوں کے ج بک کے حساب سے تو لیں گے کہ جی ایک ڈڑھ سو روپے پ گاازو آئی
نہیں اب جیسے سبوچ کریے ہمارا ہو گیا میں بات کر رہا ہوں اگزامپل کہ سپوز کریے دو سو اگست کا پلاٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے اب ہم دو سو کا اس کو بنوا تو رہے ہیں لیکن ہم نے لینٹر ڈلوا رہے ہیں ڈیڑھ سو گز پر ہی نہیں اب ڈیڑ سو کے علاوہ جیسے ہم نے سپوز کرو ان سے بنوا لیا آگے دیوار بنوا دی کچھ اس طرح سے کر لیا کھلاوا پورشن تو اس کہ نہیں لینے کے پھر وہ پیسے لینٹر ہی نہ پڑے گا بس
کروائی تو مجھے تو لگ رہا دیوار کے ہو سکتا ہے الگ سے لیتے ہوں کو آپ اپنے لینٹر تک کے تو انہوں نے لے لیے اور پھر آپ آگے دیوار کے کرا د
جی جیسے کھوٹی جیسے کھٹی ہوتی ہیں یہ ایک
ہاں سمجھ گئی میں سمجھ گئی سمجھ گئی بلاوا رہتا ہے ہاں ہاں تو وہ ہو سکتا لیتی ہ وار کیک بئی فٹ کے حساب سے جیسے اوپر کی آپ چھت کی باونڈری کرواؤ گے نا اس کے بھی ہاف پیسے لیےتے ہاف جیسے لینٹر کے لے رہے ہیں آپ سے ڈیڑھ سو تو اس کے پچہتر روپئے لیں گے ایسے ہیں اور آپ سے جیسے آپ ا کچن کی تو بس سلپ ڈال کے دیں گے وہ چ اور پھر جتنی بھی آپ سل کہیں بھی ڈلوائیں گے دو چھتی اور تو سب کے پیسے الگ س نہ پائے آدھی لینٹر کے جیسا جڑونا تو اس کے پچھتر لیں گے
اچھا وہ بطلب اسے بھی لینٹر ہی مانتے ہیںسے سلپ جو ڈلتی ہیں
آ د لیں گے ان کے ریٹ اور جیسے آپ ہاں بالکل بھیا ان کے طریقے یہ ہیں
اب کچن میں تو بہت ساری سلیپ ڈلتی ہیں یا کبڈ بنوائیں گے تو اگر ہم سیمنٹ والی کبڈ بنوائیں تو بہت ساری
ارے ہم نے ہ ہم نے بنوائی تھی تو سب کے الگ یہ سب کے ہم نے دو چھتی بنوائی نہیں
تو یہ یہ جو بتا رہی ہیں سامنے تو ایسے پندرہ لاکھ میں اگر ہو گیا تو تیار تو ان کا تو سستا ہو گیا تو ان کے سے سلیب ولیب نہیں ہے کیا چ
نہ نہ نہ نہ انہوں نے پت ہی نا انہوں نے تو کچھ بھی نہ د شکتی بنوائی نہ سلیب بنوائی انہوں نے بنوایا کچھ بھی اور جب کیا ہمیں تو یہ غلط کرا ہوے ہاں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کم سے کم دو چھتی ایک روم میں تو بنوا لیتے ا وہ بالکل اچھا انہوں نے کیا ہے فور سیلنگ کرائی ہے اگر دو چھتی بنواے تو فور سیلنگ کی بگڑتی
نہیں دو چھتی کے آنے سے ڈلتی ہے وہ تو پھر اگر ایسا ہوتا
ہاں آگے سے فور سیلنگ کرواتے آگے سے فور سیلنگ کرا لیتے ہاں اب انہوں نے نہ تو کوئی ک بنوائی ا نہ خوش اب ہم نے تو اپنے مکان میں اسٹور بھی لے دو چھتی بھی لے پورا سب بنوا دیا اب انہوں نے کچھ کرویا نہیں ب بالکل تو آپ اس کو میں ان کا نمبر دتا جو ان کے ٹھیک دار تھے
جی
یا آپ ہی بات کر لینا پہلے ایسے ایسے مکان بننا ہے ابھی تو ویسے ابھی تو ٹائم لگ جائے گا ابھی ایک دم کریے مت کبھی کیا کہ جی دکھاؤ دکھاؤ ابھی تو ہم نے کیکہ ہماری زمین بک جائے پہلے گاؤں جو زمین ہے ہاتھ تا ہے وہ جب جو ہے بکری ہو جائے گی ان کی پھر اس کے ہم نے یہاں زمینیں تو دیکھ رکھ پر زمین تو جب اپنی ہوگی نا جب ہم لے لیں خرید لیں
لے لے ہاں صحی کر رہے ہیں
اس میں بھاگ توڑ ہو رہی ہے کیونکہ پرانی زمین ہوتی ہے تو بڑے کاغذ اٹھے کرنے پڑتے ہیں اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا حصہ ہے اس کا حصہ ہے وہ سب کرنا پڑے گا ابھی ہے کسی کا حصہ سا بھی نہیں رکھ سکت
ہاں بل جس کا وہی جس کا حق ہے اسے دو
نہائے
نہیں ابھی یہ کہ ذرا بس یہ کہ سب سے معلومات کر کے ابھی گھر بنوانے میں یہ کہ ابھی آپے کے چلیں گے نا تو آگے پریش
ہاں میں نے اسی لیے تو ذکر کر دیا کہ اب جیسے یہ آپ بتا رہی ہو کہ یہ ٹھیک ٹھیکے دار ہو گئے اب جیسے آپ تو اچھی اچھی کالونی میں رہتی ہیں بڑیا میں تو وہاں تو کل کہیں نہ کہیں رہتے ہیں کامیا آتے رہتے ہیں اس طرح کے ٹھیکے دیر وغیرہ تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک صحیح کروا لو اپنے ایک دو جگہ دو چار جگہ معلومات کر کے کس کا ریٹ کیسا ہے کیسے کرنا ہے کیا کیسے کریں گے کچھ میں نے یوں بھی سنا ہے کہ جیسے لینٹر جیسے ڈلتا ہے اور اس میں پلستر کا چکر رہتا ہے کچھ کہ جو وہ پلستر نہیں کریں گے اس پر تم نیچے کا فرش بنوا لو یا اوپر کا اس پ پلستر کروا لو ہاں اب میرا تو ایسا ہے ماننا کہ چھت جو بنے اس پہ پلستر ہونا چاہیے نیچے کی طرف سے بھائی مضبوطی اس سے ہی آئے گی نا ورنہ تو وہ سیمنٹ سا ہر رولی وولی سبجد
نہیں دکھائی دے گی اب وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتی ہیں جی اب آپ کے وہ ہوگی پی او پی تو وہ پی او پی سے ڈھک جائے گی تو جو ہے اس کی ضرورت نہیں لیکن بھائی ہم میں نے بھی نہیں میں نے تو کہا تھا کہ بھیا پلا
نہیں پیو پی او پی مضبوط چیز تھوڑی نہیں ہے اگر سپوز کریے کسی چھت کے اوپر مکان بنا ہوا نہیں ہے اور بارش ہو جائے تو وہ پی او پی میں سیلن آ جائے گی اگر آپ کے پلستر ہوا وہ نہیں ہے اس پہ چھت پر
جی جی صحیح کہ رہ بالکل بالکل چلیے اور میں بتاؤں گی آپ کو پھر چلیے ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ضرور بتاؤں گی میں ہاں اوکے ہو سکتا یہ بھی ٹھیک ہے تھا تو میں ان سے معلومات کر کے چلیے جی جی نہیں نہیں ارے ایسے تو ا کوئی وقت کی بات نہیں اچھا کیا جی جی چلیے اللام کہیے سب سے اللہ حافظ
ہ